ہ
جی کیسے ہیں آپ
بڑھیا آپ بتائیے
جی میں بھی بڑھیا اور گھر سب ٹھیک
ہ جی بک آپ کا پکا رہ
جی جی سب خیریت بس بیٹھے ہیں آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ
بس ہم بی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بتایے اپ کے وہاں کا موسم پیفا ہے
بہت قہر ہے گرمی کا ادھر تو گرمی سے بہت پریشان ہے ہم تو یہاں پہ
ہ ہوں
آپ کی طرف کیسی ہے گرمی آپ بتائیں
ارے کل یہاں پہ اونے پڑے تھے
اچھا وہاں پر اولے پڑے تھے کب پڑے تھے اولے ہمیں تو پتا نہیں
پ شام پڑے گ ہمارے اورے پانچ بجے بارش آئی دس منٹ اور دس منٹ ہوے پڑے تھے مطلب آدھا گھنٹہ کل ملا اولی اور بارش بہت تیز تھی
ہمارے کل تھوڑا موسم اچھا تھا پر آج پھر سے وہی گرمی کا
اا ارے ابھی گرمی ہے برسات میں ہوا بھی چل رہی ہے وہ اتنا مطلب گرمی کا اس ہم کہہ رہ اس ٹھنڈی لگ رہی ہے
جی نہیں جی نہیں ہمارے یہاں تو بہت گرمی ہے باہر ہی جانے کا بالکل بھی من ہی نہیں کرتا
اور آپ شربت وغیرہ بنا کے پیے گرمیوں میں
جی ہم نے ابھی شربت بنایا تھا ابھی وہ شربت ہی پی رہے ہیں
آ اس جاہ سے گئی آپ کی عید کر کر رہیں گی
جی جی عید تو ہماری اچھی گئی ہے آپ بتائیں
اچھا اور کیا سے آپ
ے تھوڑی دیر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں جی اور
یے کہ آپ ہمیں کال کریں گے تو جی جی ہم نے بھی بنایا ہے کھانا بھی بنا کے بس ابھی ہم چائے پی رہے تھے
اچھا اچھا اور آج کو کیا سوچا آپ نے بنانے کی
شوہر کہ رہے ہیں آپ نے چائے پی لیا باہر گھوم آئے ہوا تازی ہوا کھائے
یہی بات ہے ہاں جی ہاں جی بس فرمائیے
کے شوہر کیسے ہیں یہ بتائیے
دکان پر آا اپنے
اچھا کام پہ دے گا یا آپ کے شوہر آج
ہماری اتے مارک کی دکان ہے ہماری
اچھا اچھا نیچے ہی آپ کا خوپچا ہے
جی اور کیسے ہیں گھر سب ٹھیک
ہاں جی بڑیا بڑیا آپ کرناؤ
جی جی ہمارے یہاں بھی سب بہتر ہے پہلے سے کافی اچھا ہے گرمی میں تھوڑا سکون ہے لیکن ابھی بہت گرمی ہو جاتی ہے اچانک سے ہم خود سوچتے ہیں کہ اتنی گرمی کیسے ہو رہی ہے اور پھر کیا کریں ہم گرمی تو ہے
آپ ہمارے والد والدہ سے آنی گئے
جی جی بس ابھی جائیں گے
اچ گھر کے پاس میں ہے کیا آپ والال پڑدگ
گھر کے پاس ہی رہتے ہیں بس ہمارے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں
ہ آپ اسل جا کے آی نہیں
جی جی ہم روز چلے جاتے ہیں درخت لگائے ہیں آپ نے اپنے گھر یا نہیں
نہیں ہم نے درخت نہیں لگائے ہیں ہم نے چھوٹے چھوٹے پودے لگائےئے ہیں
اچھا اچھا ہم نے بھی پودے درک دونوں چیز لگائیے اپنے گھر پ
اور فرمائے تم آات کو کیا بنانے کا سوچا ہے آپ نے
رات کو دیکھیے انڈا کڑی بنائیں گے
اچھا
جی آپ نے
کیا بنائیں گے آپ کو ہم زیاد تر کھچڑی ہی بنانے کی سوچ رہے ہیں
ہم نے دوپہر ہی بنائی تھی نا کھچ کھچڑی تو ہم دوبارہ کھچڑی نہیں کھا سکتے اور دوپہر کھچریی کا لیا اور پھر ابھی ہم نے پھر سے روٹی بنا لی کڑھائی میں تندور والی روٹی لگا لی تھی کچھ پلان تھا نہیں بنانے کا دو تین برا نے پچھ سوچوا کہ پانچ چھے بنائیں گے پر وہ پانچ چھے کی پانچ چھ ہی لگ گئی
اور آپ کے ش شہازی کی چھٹیاں پڑ گئی اسکول کی تلیم لینے جا رہے وہ نہیں آج کل حلیم لینے جا رہے نہیں ار تعلیم لینے جا رہے آپ کے اچھا آپ تالین د م ان کو
کیا باووں میں
ہاں
ہلو
جی جی
آپ حلیم پوچھ رہے ہیں نا حلیم کیا بھاؤ ملا
ہ ج نہیں تالی دلوا رہے ہیں آپ بچوں کو اپنے
اچھا اچھا جی جی مجھے لگا آپ کہہ لو حلیم لے کے آئے ہیں
نہیں ہم نے ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ تعلیم وغیرہ دلوا رہے اپنے بچوں کو کیونکہ چھٹیاں ہیں بچے سارے غیرہ لے لیتے ہیں نا اس ٹائم پہ
ہوں
ایسے ہی گھر پہ بلاتے ہیں آپ مولانا کو گھر پر بلا کے تعلیم دلواتے یا مزدور جاتے ہیں آپ کے بچے
ہمارے بچے دونوں کام کر لیتے ہیں جی جیسے بندہ ہو چاہے ویسے آاں بتائیں آپ کے یہاں سب کہہرییت بیٹی کیسی ہے آپ کی
ااں میر بات دک
مون نے کاٹلی تھا نا
دیکھتے یہاں پہ سپیا نے کاٹ لیا تھا
تتیا نے اچھا توتیا نے کٹ ل تھا اب ٹھیک ہے
ہاں جی اوکے
جی جی بڑھیا ہے
اور بتائیں کچھ آ کہیں جانے کا اپنے بنایا نہیں
ابو کے گھر جائیں گے اب ہم تھوڑے ٹائم بعد ابھی بس ویٹ کر دن ر دن ڈھر جائے نا ہماری امی سامان لینے گئی ہے سبزی لے کے رکھ لیں گی ہمارے لیے بھی تبھی ہم سبزی لینے کے بہانے تھ چلے جائیں گے اپنی امی کے گھر
آب م بات میں ج ہے
ہاں بتائیں آپ بتائیں اور سب خیریت
ہاں جی سب خہ رہی ہے بس بیٹھے ہو ہیں دوپہر کا کھانا ہو گیا ہے اب دیکھیں گے رات کو کیا بنانا ہے سوچیں گے
جی جی ہمارا بھی یہی ہے
کس ل ہے کچ انا گرمی کا پہر کچھ زدا ہے کچھ شربت وغیرہ پی د روز
جی قہر تو انسانوں کا بھی بہت ہے
ساب میں کم آئیے
جی اور بتائ آپ اور کیا کیا چل رہا ہے آپ کے شہر میں
اور شہر میں کشمیری چوڑیاں چل رہی ہیں کشمیری ایرنگ چل رہے ہیں بہت کچھ چل کا ہے کشمیری
جی اچھی بات ہے تب تو ہمارے سائڈ کچھ خاص ابھی فیشن آیا نہیں ہے ہم خود ویٹ کر رہے کچھ اچھا سا ملے تو ہم شاپنگ کرے
ہوں
نہیں تو پھر آف لائن شاپنگ تو مشکل ہی ہو پاتی ہے پھر تو آن لائن ہی کرنی پڑتی ہے ج
ہاں جی ہاں ہاں
آن لائن زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے تو میں زیادہ آن لائن زیادہ پریفر کرتی ہ
ہاں جی وہ تو ہے اب اپنے بچوں کو تعلیم کا دلوائیے اب چھٹیاں ہیں آپ کے بچے تعلیم لے لیں گے پھر بعد میں اسکول جائیں گے تعلیم یہی ہو نہیں پاتی پھر
جی جی بالکل آپ دلوا دیے آپ
جی ہمارے پیٹ کانی ہو رہی ہے
جی جی بہت اچھا کرا آپ نے تو اور گھر سب کھہریا تھا آپ کے ااں ابو کیسے ہیں
ہاں ہماری امی ابو بھی ٹھیک ہیں امی ہماری سو رہی ہے ابو کام پر گئے ہیں
اچھا اچھا امی آپ کے سو کی اس ٹائم کر رہی ہیں سو رہی ہیں یہ جو دوپہر کا
تو وہ ہووتی رہتی ہے
اچھا کھانا وانا کھاتی ہیں سوتی رہتی ہیں
نہیں کھانا وغیرہ بھی کھاتی ہے ا پرما وغیرہ دکھان
اور سب ٹھیک
ہاں جی سب کہرییت آپ بتائیے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہیں سب خہرییت ہیں کہیں گھومنے جانے کا پلان لیا آپ نے نہیں چ
ہاںاں ہم نے سوچا ہے گھومنے جائیں گے ابھی دو مہینے بعد ذرا جائیں گے ہم کہیں باہر گھومنے جانے والے ہیں سوچے تھوڑا آؤٹ آف سٹی گھومیا ہے یا پھر آؤٹ آف کنٹری گھومیا ہے ابھی ہم چار پانچ کنٹری تو گھوم ہی آئے ہیں ا سوچنا کہ ایک ادھی کنٹری اور گھما ہے
اس ٹائم تو آپ نینی تال جائیے نینی تال
نہیں نہیں ہم تھوڑا انڈیا سے انڈیا سے باہر جانے سوچ رہے انڈیا تو بہت گھوم لیے تھوڑا ہاں پانچ چھ سٹی ہم گھمائیں نا ابھی سوچ لیں کہ ایک آدھی سٹی اور ایکسپلور کر لیں اس سال
آپ امیریکا جا سکتے ہیں آپ اٹلی جا سکتے ستے ہیں انگلینڈ بھی جا سکتے ہیں تو کہاں کہاں بنائیں گے آپ
سوچ رہے ہیں کہاں جائیں یا تو ہم سوچ رہے ہیں سوئزر لینڈ چلے جائیں یااں پھر ہم سوچ رہے ہیں پیرس چلے جائیں باقی دیکھتے ہیں جس حساب سے سے ہمارا پلان بنتا ہے پھر آپ بھی کوئی سٹی سٹی گھوم کیائی یہ گھوم پھر آئیے سٹی کسی بڑھیا کنٹری میں جا کے
نہیں ہم نے سوچا ہے اٹلی جانے کا سوچا ہے اب دیکھو اللہ کیا کرتا ہے
جی کی اٹلی بہت اچھا شہر ہے ہمارا سٹی ہے بہت اچھی لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یا پیرس گھوما ہے تھوڑا اچھا ماحول ہے تو بچے تھوڑے خوش ہو جائیں گے کارٹون والے سائڈ جا کے تھوڑا کارٹون وٹون دیکھیں گے نا تھوڑے
ہم سوچ رہے ہیں اٹلی پر ب اچے سوچ رہے ہیں ہانگ کانگ اب دیکھتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں
ہاں ہانگ کانگ بھی اچھا ہی ہے جی ہانگ کانگ جا سکتے ہیں آپ ہانگ کانگ ڈزنی لینڈ بھی ہے وہاں پہ تو بچے تھوڑے خوش ہو جائیں گے
انے بچے بول رہے ہیں ہانگ کانگ ہم دیکھتے ہیں ہم ہانگ کانگ جاتے ہیں کہٹلی جاتے ہیں
ہاں چھٹیاں ختم بھی ہونے والی ہیں تو ٹائم سے نکل جائیں تو بہتر ہے
پ ہم دیکھیں گے ہم یار تو ہو چکی ہے پاسپورٹ ہمارے کل آ جانے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہاں جانا ہے پھر پرسوں ہم بولیں گے ٹکٹ وغیرہ کٹوانے کے لیے ابھی تو اسکول تو کھلنے ہیں تیئیس جولائی کو
اچھا اچھا نہیں نہیں ہم تو دس پ دن کے جائیں گے یہ ایک آدے ہفتے میں تو کچھ نہیں ہوگا جی جی ٹھیک ہے اوکے اقدار